ہلو
ہلو
سب-
ہاں
کہیے اور سب سنائیے ہلو
سب- سب ٹھیکٹھاک
کہئیے ندم جی-
ہاں
کوچھ نہیں کیا ہوگا بس دکان پہ تھے جی-
تب دکان پر چھٹی نہیں دے رہے ہیں ک-
جا رہے ہیں گھر جائیں گے بھوک لگے
تو وہ ہم سےے کہ ابھی دکان میں رہنا
ڈی پی یوریا کے کیسے ریٹ چل رہا ہے آ لوگ طرف کرریسس ہو گیا کا
بائیس سو کچھ روپیہ ار تو ڈی ای پی او میں جیسے کہ ک گونا دی کےحات
ہوں
ڈی ا پیو میں ک گو ڈی ا پی ہے اچھا آپ کھیرا روپ رہے تھے
ہوں
ہلو تو جیسے کہ کھیا ہم کھیرا ہمر ڈھیر جامل ہے بڑھن بڑھن ہو گیا چار پتائی پانچ پتائی سے تو وہ سب پڑے گا آ
سب پڑے گا کیسے نہیں پرے گا
بیائیگان مہار تو کوڑے گھڑی چھوڑ دیں گے کیا ہاں بیگن میں روپے ہیں اکرے میں ہے تو کوڑے گھڑی چھوڑ دیں گے کاؤ پھروا
م نے ہم نہیں سمجھے
ایس بگن پڑے ہے نا
ہاں
جیسے مطلب ہم بتا رہے بڑھیا سے آپ جسے ہم گرمی میں اھی کہئیے سےب کھیت چھوڑے تھے روپے ل کھیرا روپی ل کھیت چھوڑ دی تھے
ہاں
تب کت کا فروری یا مارچ میں یہ روپے کھی را
ہوں ہوں ہوں
ناچ ہوئی ن ج
مارچ میں نہیں جنوری میں روپاتا ہے تو جنوری میں آپ روپے ہوں گے لگائے ہوں گے
جنوری میں لگا کے اھی پ ہ چیس ک تھا ا سب سیسک تھا شتابدی آؤ مطلب برسات تھا کتوں کا
ہوں
تو لگاائے تو جما اور پھر نہیں جمع
ہوں
پھر لگائے جہاں نہیں جمعاں
م نے اھی گرمی والا موسم میں لگائے تھے سے
ہاں تو نہیں جم آ تو پھر ج ڈالس میں روپے
ہوں تو
ت پھر روپے توب جو آ بڑان بات
ہوں
تب اس کو سیوا ووا کیا ہوگا کھڑا آئے اڑا آئے خارا ہو رہا لیکن یہ بات ہے کہ پچاس ساٹھ کے جی سے کہیں بیسی نہیں نکلا نکلنا چاہیے ڈیڑھ کنٹل دو کنٹل سے ایک تین چار کھا میں اتنا ہی نکلا ا دم آؤن لا بڑھیا
ک کئے کٹھا میں لگائے تھے
تین چار کٹھا میں تھک
تین چار کٹھا میں تھا تو کئی کلو میٹر نکلتا تھا
پچاس کے جی ساھ کے جی تو نکلنا چاہیے نا ڈیلی نکلنا ہے ایک دن بیچ کر کے توڑ دیتے
ایک دن پیچھے کر کے نکلتا ہے ڈیلی تھوڑی نا نکلے گا
ت وہ تین سے چار کٹھا میں آ کے ایک کنٹل ڈیڑھ کنٹل نکلتا ہے
ا دے کھیت پ نربھر پڑتا ہے اور در دوائی نہیں چھینٹیے گا نا موسم کے انوکول
تو ا ہوا تو ا کڑوائے وڑوائے سب کیے آ ریٹ تو اتنا نہیں اچھا ملا پھر اسے لاسٹ سیزن کر گیا لاسٹ کر گیا تو اس کے کیا کرے اس کو جتوا دیے فلہر اور سب مطلب ختم ہو گیا تو کیڑا میں نکلنے لگا تو
ہ
تو ج جتوا دیے ت جتوا دیے تب ایک چاس تب پھر سوچے کہ بیگن اپنا اے میں تو سوچے کہ مان گروا لیتا تو
ا
ٹریکٹر والن کے پاتہ کیے
ہوں
یہگ کو کہ رہا کہ آج گرا دن کو کہ رہا ہے کال گرا د ایسے ایسے ٹائم بڑھ گیا ایک دو مہین ویٹ کرنا پڑا ہےم سےکیس وورس اب نہیں گرے گا کم آئ
نیٹک کٹ رہا ہے کا نیٹورک کٹ رہا ہے
ہمر کیسیے کرتا ہےجی ہم تو کلا جگہ پر ہیںت
تو جیسے کہ آ پھر ایک دن ایک دن جیسے بھی سمان اٹھ رہا تھا سب کے
ہوں ہ
تو اسی دن ہم بھی ہمرو اٹھات تو مان ہے سے ٹو ٹیلر اس میں
اٹھوائے
دلوا دیے گروا دی ایک ہی جگہ
ہوں
تو کھیت پہلے سے ایک ایک بار جوتایا ہوا تھا لوٹا وٹا سے
ہوں
تو جوتایا ہوا تھا تو پھر ہم لوگ سوچے کہ مانوس چتروا لیتے ہیں نا اس کے بعد پھر ایک بار بار جوتواتے ہیں ج تو ایسیے ہوا ایسیے مطلب ایسیے ہی کی مان چتروائے اور پھرسے جوتوا دیے
او
تو اتوا ہے اس کے بعد ہےس پھر بگن گاچ ہی ریڈی ہوئے تھا آپ ہم لوگ رو پے اپنا ہی ملب مزدور نہیں لگا اپنا ہی روپے ت ہسے اتنا گھاس ہو گیا اتنا گھاس
ہوں
دیکھتے دیکھتے کہ کہنا سے ہوت تو وہی سوچتے ہیں کہ ا وہی میں کھیرا جام گیا ہے مطلب ہو گیا ایکک بیٹ کے
بڑھیا جامل ہے تو اس کو لر اور چڑھائیے کچھ دے کے
خری رات
کیا نہیں پڑے گا ایک نمبر پڑے گا
دیکھ رہے ہیں بہت ہی جم ہ
نہ تو ٹیک تھا وہ ل میرا تو کوئی روری ہے کہ پڑے گا کہ نہیں
متل میرا نہیں ہے نہیں بتایا کہ ایکرے میں کھیر ہوا فرل تھا پیھے روپے تھے اے چروا جامل ہے
او ہو دیکھیے اب ویسے تو مان لیجیے گرافٹنگ والا ہم کیے نہیں ہیں تو کیسے بتائیں
تو گرافٹنگ ل نہیں ہے جیسے
ایک طرف سے وہ گرافٹنگے نا ہو گیا
گرمی میں روپے تھے وہی چرواائے سے جامل ہے اسی کا دانا
دیکھیے نا جی کہاں دقت ہے س کبااریا کا کال ہے سو برسات میں روکنا ہوگ تو دوسر دیجیے گا ابھی یہ سے اسی کو لگائیے
بگن اھی بیگن ہےسے خراب ہو رہا ہے جی
گچ ریڈی ہاں
روپل ہے کورنا ہے
تو اس کو روپل ہے تو اھی کیجیے ٹائم مل رہا ہے تھوڑا بہت اس کو پڑیے
ا گھاس کے دیال لاائے تھے چھیٹے ل
ہ
کہاں پانی گر گیا چٹو نہیں پائے ا کا ج ا ا تھی مشینوں خراب ہوا تھا
ہوں ہ
ہوں سیوا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا
نہیں سیوا کیجیے گا تو نہیں پھلے گا تو آپ کو نرگا والا میں کام کرتے تھے جی
ن ریگا والا س پیٹ بھر جا رہا ہے نہیں ن بھر پا رہا ہے
نرگا کے تو مان لیجیے کہ وہ ایسی ت ایسی ہوئیئے گییا کافے گا
ہوں
میں نے اب کھیت بڑ پر ن جو ہوگا سے ہوگا کا
ہوں کھیتی باڑی تھوڑا موٹا چل رہا ہے نا
ہوں تو کاٹ لیجیے گا بند کریے دیا ج مان لیجیے کہ تھا تھوڑا بہت سے
ہوں ب تو کرریتیا
لائن دیا ہے ابھی آپ لوگترا
لائٹ تو ایس ملا جلا کے ٹیک ہے جی
ہاں تو وولٹیجاں ہے اسے خراب نہیں وولٹیج کم ہے
کم ہے
ہوں م موٹر چل رہا ہے لیکن لیکن اتنا فاسٹ اسپیڈ نہیں چل رہا ہے گھر من پانی د نہیں دے رہا ہے
مرتیو ہمار پتہ نہیں جاکہ ہمر موٹر خراب ہے
ہ لینیا وال ل خراب ہوا کہ اتیا والا سولروا والا-
لائن والا ن-
ا لائنواں والا خراب ہووا ہے-
ہوں
ہ اب تو دکھتے ہے مان کے چلیے ب بن گیا-
نہیں ہی بنا ہے-
پنجاب میں نہیں ہے گ-
د کے بعد میں-
دو تین دن تو آ رہا ہے تو کہ دو تین دن تو ہو ہییا گیا آج وہ-
ہاں ہوئی گت آج تین دن ہوئیکت گ آ-
ب
اور ایک دو دن ٹائم دی دیتا اور ن تو بیگن بھی تھڑوا دیتے-
ہ ٹائم تو دیکھیے ب- موسم خ
بڑھیا سے گری رہا ہے نہ اتھی ہو رہا ہے- دوائیوں تو چھیٹ ل ٹائم نہیں دیا کھانسیا مر جاتا نا-
ہوں
صحیح رہتا کچھ حد تک-
اں کومن دبائی چ-
ار کون تیا آ جیت-
سپنا ہاں-
ہاں
دو سو کچھ روپیہ کا دیا ہے- کہا کہ سب ساما مر جائے گا سامک خالی اھی ڈی لیا-
آؤ مکھا خرا ہے گا تو-
کاچ
مھا اٹھا رہے گا تو
اور دوسر گاس کی کہا کی دوسرا گاس کینا-
ا گا کون روا تاری نہیں رہتا ہے-
اچھا ا سب کے نہیں کہا ہے پوچھے ہیں-
ایسے بھی مٹا کوئی دوائی نہیں ہے کہ جڑی اس کا مر بھی نہیں کرے گا- پورے سے جل جائے گا لیکن-
مت کہ ہے سیم-
س پڑ سب کھانے کے لیے ہم کو بتائیے تھے وہ پیڑ ہے- کو سکھانا ہے میں نے دوسرے کہا
نقصان پہنچا رہا ہے نا-
ہوں- ہوں
پ سکھاءا کون دوائی بتیں- ہاں
کوئی نہیں- اچ س
کوئی تو ایس ہم پتے نہیں سکے-
ہی ایسا ہے تو بتائیے نا کھانا بہ ضروری-